وعلیکم السلام ورحمتہ وبرکاتہ بھائی جان اپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک
شکر ہے اللہ تعالی میں ٹھیک ہوگا اپ سنائیں گے اپ ٹھیک ہیں اپ کے گھر میں سب جی ٹھیک ہے
بھائی ابھی آپ کو پتا ہے مطلب ن دنیا کتنا مطلب آگے بڑھ گیا ہے
جی بھائی جان جی بھائی جان
مطلب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں میٹروز چل رہی ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس زمان
جی جی بالکل آپ کچھ کہنا چاہیں گے مطلب آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں
جی بھحائی جان بالکل سییکھا آپ نے جی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس لیے کیا ہے کہ مطلب جو ہمارے کام کاج ہے جو ہمارا مطلب ٹائم لگتا ہے ان کاموں میں وہ اس نے بالکل ہی کم کر دیا ہے آج کل دیکھیے نئی ٹیکنالوجی میں جو ہے مطلب نئی نئی مشینیں آئی ہیں اس نے کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں مطلب بہت سارا وقت بچا ہے ہمارے مزدوروں کا مطلب محنت جو لگتی تھی ایک کام میں مطلب بہت سارے مزدور لگتے تھے وہ اس نے بالکل بہت ہی کم کر دیا ہے
جی جی جی آپ نے مطلب بالکل صحیح کہی بات کہی مطب مطلب وقت کے ساتھ ساتھ انسان زندگی میں جو سب مطلب جو سب سے بڑا بدلاؤ آیا ہے وہ مطلب ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا ہے مطلب پرانے دور میں جو ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی اس مطلب کوئی کام کرنا پڑ پڑتا تھا اس میں سالوں ہفتوں مہینوں لگ جاتے تھے مطلب آج جو کام ایک گھنٹے میں ہو سکتا جیسے کہیں پہ مطلب کچھ گھر بنانا ہے ہم ابھی بلڈوزر سے دس منٹ میں مطلب دھان چا تیار کر سکتے ہیں جی بالکل
ٹیکنالوجی کا سفر بہت لمبا ہے اور نیا ہے نئی نئی ٹیکنالوجی ہم دیکھے مطلب نئی نئی نئی ٹیکنالوجی میں آئی ہے ہینڈ خط لکھنا اور ڈاک بھیجنا وہ آسان ہو جاتا ہے انسان اپنے مطلب خون سے ہی اب خط لکھتا ہے پرانے زمانے میں ہینڈ مطلب پورا ہاتھ اسے لکھنا پڑتا تھا پھر پوسٹ آفس کے تھرو بھیجناڑتا تھا آج کل کے زمانے میں وسپ آیا ہے انسٹاگرام آیا ہے اس کی وجہ سے انسان ایک ہی پل میں بالکل بہت دور کا سفر رہے ایک سیکنڈ میں کسی دور کو بھی مطلب میسج بھیج سکتا ہے کوئی لیٹر بھیج سکتا ہے یا ہم دیکھے تو پرانا ل ل فونس تھے اس پرانے زمانے کی میں لینڈ لائننے تاروں کا استعمال ہوتا تھا آج کل کے مطلب نئی ٹیکنالوجی آئی ہے ٹاورس لگے ہیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی کہیں پہ بھی کسی کے بھی دور رشتے دار کو کال کر سکتے ہیں یا پرانے زمانے میں ہمیں دیکھیے تو مطلب میپس جو تھے وہ جو ہے راستہ ڈھونڈنے کے لیے لگتے تھے ہم نے مطلب سیدھے می ایک چارٹ چاہیے ہوتا تھا پھر آنکھ اس سے دیکھنا پڑتا تھا ہمیں کہاں ہے جانا ہے کہاں پر ہے آج کل جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے ہمارے پاس جی پی ایس ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم کچھ سٹ میں ڈھونڈ سکتے ہیں ہمیں کہاں جانا ہے پورا راستہ مطلب چھوٹا سا راستہ جو ہوگ وہ بالکل ہی ایک ہی سکنڈ میں ہم جان سکتے
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کہی مطلب پرانی ٹیکنالوجی سے مطلب مراد پرانی ٹیکنالوجی سے مراد وہ مطلب عالت اور طریقے ہیں جو مطلب پچھلی سدیوں میں کچھ دکھائی مطلب مطلب ہوتی تھی مطلب جیسے آپ نے بولا تاروں والے فون ہوتے تھے مطلب ٹائپ رائٹر اور فیزیکل کتابیں ہی رہتی تھی زیادہ تر اور اگر کسی سے بات کرنی ہو تو اس کو خط بیچنا پڑتا تھا جس خط کو آنے میں ہفتو لگ جاتے تھے لیکن مطلب پرانی ٹیک مطلب پرانی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی خوبی اس کی مطلب مضبوطی تھی ایک بار خریدی گئی چیز مطلب سالوں سال چلتی تھی اور مطلب ان دنوں س کون کی زندگی تھی انسان مطلب کوئی مطلب چٹھی والا نکلتا تھا اس میں اپنی فزیکل محنت بھی لگتی تھی ایک جگہ بیٹھ کر اس کو آلس نہیں چڑھ جاتا تھا اور مطلب انسان ایک دوسرے سے ملتا رہتا تھا کیونکہ باہر نکلنا پڑتا تھا وہ کام کرنے کے لیے اب جو انسان گھر بیٹھے مطلب ایک جگہ بیٹھ کے کر سکتا ہے لیکن نئی ٹیکنالوجی میں ایسا کچھ نہیں ہے مطلب اس نے ہماری زندگی آسان تو کر دی ہے لیکن اس نے ہم کو آلسی بھی کافی زیادہ بنا دیا ہے مطلب ابھی ہم گھر بیٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے مسج بھیج دیتے ہیں کال کر دیتے ہیں
جی بھائی جان بالکل صحیح
سو ہزار کلو میٹر کوئی بندہ ہوگا ہمارا دوست کوئی د دور ہو گیا رش دھر ہم اس کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب جو مطلب جو فلمیں ہوتی تھی یا باقی چیزیں ہوتی تھی وہ کیسٹس میں ہوتے تھے ٹیپس میں ہوتے تھے انسان کو اگر چاہیے کہ مطلب کوئی فلم دیکھنی ہے اس سے پہلے ٹیپ ریکارڈ کا جو مطلب استعمال ہوتا تھا پھر اس کو کیسٹ لگانی ہوتی تھی اس میں کیا ہے کہ انسان کا وقت بھی لگتا تھا انسان کو مطلب وہ کیسٹز بہت مہنگی بھی آتی نئے زمانے میں کیا ہے کہ آپ آن لائن ہی کسی بھی مووی کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سیریز کو دیکھ سکتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں مطلگ گھر بیٹھے بیٹھےپ انجوائے کر سکتے ہیں یا پران زمے میں اگر ہم دیکھے اگر آپ چاہیے ہوتی تھی آپ کو موٹی موٹی کتابیں کھولنی پڑتی تھی جیسے کہ س یا ڈکشنری دیکھے بہت ساری کیتا پڑتی تھی پھر آپ کوئی جانکاری ملتی تھی جو کہ ہم کہتے ہیں مطلب اتنی بھی خاص نہ ہو لیکن آج کے زمانے میں جو نیا مطلب ٹیکنالوجی آئی ہے موبائل فونس میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے بہت ساری انفارمیشن ایک ہی منٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ مطلب آپ چیک بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے اور بھی بہت ساری اس کے فائدے ہو چکے ہیں
بالکل صحی بات کہی ہے آپ نے مطلب آپ نے بولا مطلب پرانی ٹیکنالوجی کے کافی سارے فائد بھی تھے اور لیکن نقصان بھی ہے اس کے لیے کیونکہ ہم کو کام کرنے میں سالوں لگ جاتے تھے اب نئی ٹیکنالوجی نے مطلب پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر بدل دیا ہے مطلب لابھ وہ لوگ انسٹا گرام کے تھرو اور باقی سوشل میڈیا کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں مطلب آپ پتہ نہیں آپ مجھ سے ہزار کلو میٹر دور ہوں گے آپ مجھ سے ابھی بھی بات کر پا رہے ہیں مطلب اے آئی کی مدد سے ہم مطلب ہم کو کتاب کے پنے نہیں پھیرنے پڑتے مطلب وہ وہیں پہ نکال کے دیتا ہے کہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا مطلب اور اوپ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم مطلب کافی زیادہ سہوولت ہو گئی ہے موویز اور باقی چیزیں دیکھنے میں بھی کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے میں مطلب کافی زیادہ مدد ہو گئی ہے اور اوپر سے مطلب تیز رفتار رہ ہے یہ کافی زیادہ مطلب ب ان چیزوں سے کیونکہ ہم کو پہلے جا کے دکان سے کیسٹ خریدنی پڑتی تھی پھر گھر آنا پڑتا تھا پھر ڈی وی ڈی پلیئر میں لگانی پڑتی تھی اور کبھی کبھار وہ کیسر خراب بھی نکل جاتی تھی
جی بالکل صحیح کہ
آج آج کی دنیا کے مطلب کسی بھی کونے میں ہم مطلب بیٹھ کے کسی بھی شخص کو کسی بھی پل دیکھ سکتے ہیں مطلب اور یہ مطلب خزانہ ہے ایک حساب سے مطلب جو یہ نئی ٹیکنالوجی ہے ہم مطلب انٹرنیٹ سے کوئی بھی چیز نکال سکتے ہیں اے آئی سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں وہ مطلب جن بیماریوں آازج مطل پرانے زمانے میں یہ تھا وہ نئی یکالجی کی وجہ ممکن ہے کیونکہ پرانے زمانے میں کینسر کو کوئی علاج نہیںی تھاب نئی زمانے میں مطلب گا ریزیا اکس رز مطلب انج کر دیتے ہیں تو اس سے کینسر سلس کو مار دیا جاتا ہے
جی بالکل صحیح تھا اگر ہم دیکے پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے مطلب ان کے بہت سارے نقصان جیسے پہل آپ نے یہ کہا ٹائم کنزیومنگ تھا یا اگر ہم دیکھے تو لمیٹڈ جانکاری دیھی ہمارے پاس جانکاری کے لیے لائبریریز پر جانا پڑتا تھا یا سلوک کمیونکیشن دور اگر کوئیار ہوتا ہے تو اس کو خط بھیجنے پڑتے تھے اس میں کیا ہے کہ بہت سارا ہمارا وقت لگتا ہے یا ہم اس میں کہتے ہیں مطلب ار بھی آ سکتا تھا کہیں کبھی کبھار وہ خط گر جاتی تھی گم ہو جاتی تھی یہاں بارش کی وجہ سے ک خراب ہو سکتی تھی اس میں پرانی ٹیکنالوجی کا یا ہمیں کوئی بھی چیز اسٹور کرنی ہو اس کے لیے ہمیں بہت ساری جگہ چاہیے کتابوں کے لیے ہمیں ہو چاہے یا مطلب نئی نئی انفارمیشن کے لیے م ہونا چاہیے اس میں کیا ہے یہ بھی ایک مطلب نقصان ہے پرانی ٹیکنالوجی کا نئی ٹیکنالوجی کا ایسا بالکل بھی نقص نہیں ہے اس کے بہت سارے فائدے ہی آئے جیسے مطلب سبھیر بادریی ٹائم بار ہو رہی ٹیکنالوجی نے ہمیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ٹم ہمارا بچا لیا ہے ہم دنیا بھر کی جانکاری ایک ہی کے لیے دیکھ سکتے ہیں جی بھائی جان مطلب شن جو ہے مطلب کام کرنے میں وقت زیادہ نہیں لگتا کم کرائم میں بہت زیاد آپ انسان وقت مطلب بالکل بہت زیادہ بہت ساری حال کر سکتے ہیں یا نئی نئی جو آن لائن پڑھائی آئی ہے وہ پڑھائی مطلب آن لائن سے آسان ہو چک ہے
جی جی آپ نے بالکل صح بات کہ مطلب آن لائن ہم کو آج کل ہر کوئی چیز مل جاتی ہے لیکن میرے حساب سے مطلب پرانی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر تھی کیونکہ اس زمانے میں نہ تو مطلب فیکٹریز تھی نہ گاڑیاں تھیں زیادہ نہ مطلب پولوشن بھی کافی کم تھا مطلب پوالتھینس کا استعمال بھی نہیں ہوتا تھا زیادہ تر لوگ پتوں کا استعمال کرتے تھے کوئی چیز کیری کرنے کے لیے مطلب کیلے کے پتے ہو گئے یا کچھ اور مطلب اور جو بھی چیز تھی وہ آرگینک تھی مطلب ہمارے ماحول پہ اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا اب تو فیک فٹری سے مطلب دھواں نکلتا ہے ان سے کیمیکلز نکلتے ہیں اور باقی بای چیزیں نکلتی جس سے ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے اوپر سے کافی زیادہ کھادوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا ہم زیاہ تر گوبر کا ہی استعمال کیا کرتے تھے اس سے مطلب زمین زرخیز رہتی تھی اور مطلب رفتار کی معاملے میں بل مطلب نئی ٹیکنالوجی کافی زیادہ تیز ہو اور یہ پرانی ٹیکنالوجی ہو لیکن پھر بھی مطلب جو مذہب پرانے زمانے میں وہ اس زمانے میں نہیں گ رہا مطلب زندگی پر کافی زیادہ اثر پڑ گیا مطلب پرانی ٹیکنالوجی میں کن اور سادگی تھی لیکن نئی ٹیکنالوجی میں بس باغم دوڑ ہے مطلب جس کو ہم ریٹریز بھی کہتے ہیں
جی بائی جان بالکلح آپ نے اگر ہم دیکے تو ن ٹیکنالجی آئی ہے اسے ہمارا بہت سارے فائدے دیےیں گے لیکن کہ نہ کہیں اس کے بہت سارے نقصان بھی آئے ہیں جیسا کہ ہمارا جو ڈاٹا ہے پرسنل ڈاٹا ہے اس کا خطرہ آ چکا ہے سن ڈاٹا لیکنے کا قدر آکا ہے یا ہم دیکھیے سوشل میڈیا پہ یا گیمز پہ جو ہم وقت لگاتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈکشن ہونے لگا ہے اب صرف گھر بیٹھے بیٹھے اب انسان گیم کھیلتا رہتا ہے آن لائن اسکرولنگ کرتا رہتا ہے اس نے کیا ہے کہ ہمارا مطلب جو انینزائٹی بڑھا دی ہے ہمارا ڈپریشن بڑا دیا ہے اں ہمیکھیے تو آن لائن ہرسمنٹ جو سبر ب ہم کہتے وہ بھی آج کل کے زمانے میں اسی نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہے کوئی کسی کو بلیک میل کرا اس کی وس ہے یہ بہت کے نقصانات ہیں جی بھائی جان
جی آپ نے بالکل صحیح بات کی مطلب پرانی ٹیکنالوجی نے مطلب ماڈرن دنیا کی مطلب نیم رکھ ہے مطلب اسی کی وجہ اس نے پہلی مطلب اینٹ رکھی ہے مطلب نئی ٹیکنالوجی کے لیے لیکن جبک ٹیکنالوجی کو مطلب انسان کو آگے لے جانا چاہیے اس نے بس ہم کو سمے کہ مطلب تھوڑا سمے بچانے کے لیے مدد کی بای تو اس کے کافی زیادہ نقصان ہے کئی مطلب کئی بیماریوں کا علاج تو آ گیا ہے وہ مطلب اس میں اس کی کافی مدد کی لیکن یہ ہمارا جو نئی جنریشن ہے اس کو تو تباہ کرنا ہے کافی زیادہ
جی بھائی جان بالکل صحیح کہاں آپ نے
چ تب تک کھا نہیں کاتے جب تک ان کے پاس موبائل نہ ہو ا اپ تو ان کو جی آپ کچھ بولیں
اگر ہم دیکھیے تو مطلب آج کل جو نیا نیا سوشل میڈیا آیا ہے اس پہ کیا ہے کہ بہت ساری خبریں ایسی ہی پھیل رہی ہیں فیک نیوز جو ہے ہمارے زمانے میں آج کل بہت زیادہ کامن ہے کوئی بھی کہیں بھی نی ایسے ہی ڈال کے نیوز ڈال دیا ج ہے جو کہ بہت زیادہ مطلبار کا کام کرتی ہےاں ہم دیکھیے تو آج کل کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی آئی ہے انسان اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ ہونے لگا ہے اس سے کیا ہے کہ انسان میں آلس آ چکی ہے یا موٹا پا جو ایک بیٹھے کام کرتے ہیں اس سے انسان میں موٹاپا بھی آ چکا ہے یا بہت ساری دل بیماریاں بھی آجکی ہیں
جی بالکل
ہ
جی آپ نے دیکھا ہوگا مطلب زیادہ تر حالت مطلب تب خراب ہوئی جو کووڈ کا سمے تھا کووڈ کا سمے آ گیا تھا کیونہ لووں کو ان دنوں میں کافی زیادہڈکشن ہو گئی فونوں کی اور انہیں دنوں میں فائیو جی بھی لانچ ہو گیا آپ کو پتا ہی ہوگا مطلب فائیو جی جب لانچ ہوا تو کافی زیادہ پریشانی ہو گئی ہم لوگ
جی بی تھا آپ نے
مطلب بچے کافی زیادہ اڈکٹ ہو گئے فون کے ساتھ وہ پڑھائی بھی نہیں کرتے تھے نہ ہی وہ مل باہر جاتے تھے کھیلنے کیونکہ کوارنٹین کا ٹائم بھی تھا وہ لیکن اس نے ہم کو دکھایا مطلب جو نئی ٹیکنالوجی اس کا ہم اس نے ہم کو ڈارک سائڈ دکھایا کہ اگر نئی ٹیکنالوجی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اگر اس کا صحیح سے مطلب استعمال نہ کیا جائے تو
جی بھائی جان چلیے بھائی جان آپ کے سات باتیں کر کے بہت اچھا لگ آپ سے بہت کچھیکھنے کو ملا ہے امید ہے آگے بھی باتیں ہوتی رہیں گی اپنا خیال
جی انشاء اللہ آگے بھی باتیں ہوتی رہیں گی آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا
چی اللہ حافظ